کٹ ہوئی تھی لمٹ ہ ہ ہ میں کٹ میں تو یہ کیا نمبر پلاؤ باہر نکلے تا
ہاں آج اسکول سے آتے وقت میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ کون سا ہو تا ہے مجھے لگا کہ ماں باپ کا رشتہ سب سے انمول ہوتا ہے آپ بتاے آپ کیا سوچتی ہے
پہلے ہے نا
ہوں
آہ آپ جیسا بالکل سچ صحیح کہا آپ نے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے انسان دنیا کے ہر رشتے ک ب کے بدلے ڈھونڈ سکتا ہے ہر رشتے کا بدل ڈھونڈ سک تا ہے لیکن ماں اور باپ کا کوئی بدل نہیں ہوتا ان کی محبت بے غرض ہوتی ہے وہ اپنی خوشیاں قربان کرتی اپنے بچوں کو ہر خوشی دینے کی کوشش کرتے ہیں
دی جب ہم پیدا ہو بھی نہیں ہوئے ا ہوتے تب سے ماں ام ہمار ے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے پھر بچپن میں راتوں کو جاگ کر ہمیں سنبھال تی باپ دن بھر محنت کرتا ہے تاکہ گھر کا خرچ چلے اور ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو لیکن افسوس کہ بچے بڑے ہو کر یہ سب بھول جاتے ہیں
ہاں شیزو یہی سب سے بڑی کمی ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں جب وہی ماں باپ جب وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہ انہیں بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ لوگ ان کی طرف توجہ دینا بھی نہیں ضروری سمجھتے یہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے
جی ہمارے دیر میں بھی ماں باپ کی خدمت کا بہت اہمیت دی گئی ہے نا
بالکل اللہ تعالی نے قرآن میں اپنی عبادت اور اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی عزت کرنا ان کی بات ادب سے سننا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا ہر مسلمان کا
مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کچھ لوگ باہر والوں کے ساتھ بہت پیار سے بات کرتے ہیں لیکن گھر آ کر ماں باپ سے تیز لہجے میں بات کرتے ہیں ہے نا کیا یہ ٹھیک ہے
بالکل نہیں اصل اخلاق وہی ہوتا ہے جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھ دکھاتا ہے اگر کوئی باہر سب کے ساتھ اگر کوئی باہر سب کے ساتھ مسکرا کر بات کرے تو اور اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچائے تو اس کا اچھا رویہ ادھورا ہے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ نارمی اور ادب سے بات کرنی چاہیے
دی کبھی کبھی ماں ڈانٹ دیتی ہے یا پاپ کسی بات پر غصہ کر دیتے ہیں تب کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں پوری انہوں نے پوری زندگی ہماری بلائی کے لیے محنت کی ہے اگر کبھی غصہ بھی کرتے ہیں تو اکثر ہماری اصلاح ہاں کے لیے کرتے ہیں اسی لیے ہمیں جواب دینے کے بجائے صبر اور ادب سے کام لینا چاہیے
مجھے لگتا ہے ماں باپ کی خدمت صرف پیسہ دینے کے نام نہیں ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے خدمت کا مطلب صرف خرچہ اٹھانا نہیں ہوتا ان کے ساتھ وقت گزارنا ان کی باتیں دھیان سے سننا ان کی دوا وقت پر دینا ان کے لیے سچ چاہے بنانا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا انہیں تنہائی سے ان کی تنہائی دور کرنا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی خدمت ہی ہے
دی جب میں دیکھتی ہوں کہ میری امی پورا دن گھر کا کام کر تی ہے تو مجھے ان کی مدد کرنے کا دل کرتا ہے
یہ تو بہت اچھی بات ہے چھوٹی چھوٹی مدد بھی بہت قیمتی ہوتی ہے اگر تم اپنی کا اپنا کمرہ صاف رکھو ا برتن رکھ دو پانی بھر دو ا دو یا یا بازار سے کوئی ضروری چیز لے آؤ تو تم اپنی امی کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہو اسی طرح ابو کے گھر آنے پر ان کا خیر مقدم کرنا ان کی ضرورت کا خیال رکھنا یا انہیں پانی پلانا اور یا یا ان کی بات رکھنا بھی اچھی عادت ہے
دی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بزی ہے اس لیے ماں باپ کو وقت نہیں دے سکتے
بزی ہونا الگ بات ہے لیکن ماں باپ کو نظر انداز ال کرنا الگ بات ہے دن کے د صرف دس یا پندرہ منٹ بھی ا اگر دل سے ان کے ساتھ گزار ج گزار لیے جائے تو انہیں بہت خوشی ملتی ہے کبھی ان کے پاس بیٹھ کر ان کی پرانی باتوں باتیں سنو کبھی ان کے ا ساتھ پیار ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو اور کبھی ان بنا کسی وجہ سے ان کے پاس ان کا ان کے ساتھ بیٹھو ان سے پوچھو آپ کیسے ہیں اب کیا ہے ٹھیک ہو یہ الفاظ ان کے دل کو سکون دیتے ہیں
دی مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے
اس میں کوئی شک نہیں ماں باپ کی دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کہ یہاں بہت ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا دل خوش رکھتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے
اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو تو وہ ان کی خدمت کیسے کرے
ان کے لیے روز دعا کرے ان کی مغفرت کی دعا مانگے ان کے نام سے صدقہ کرے ان کے رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرے اور ان کی اچھی باتوں پر عمل کرے یہ سب ان کے لیے ثواب کا ظریعہ بنتا ہے
دی آج کی بات چیت سے مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کی خدمت صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے
بالکل شیزو اور جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی یہ مشکلیں آساں کرتا ہے اور جو ان کی دعا حاصل کر لیتا ہے وہ دنیا میں اور آ خرت میں دونوں میں کامیاب کی راہ پر ا لیتا ہے پا لیتا ہے
انشاء اللہ میں ہمیشہ کوشش کروں گی کہ اپنے امی اور ابو کی ہر ممکن خدمت کروں ان سے پیار سے بات کروں اور کبھی ان کا دل نہ دکھاؤں
اللہ آپ کو اسی نیت پر قائم رکھے اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے ان کی خدمت اور کرنے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
آمین روبی دی کل کی بات چیت کے بعد میں پوری رات ماں اور ابو کے بارے میں سوچ ہی رہی مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹی تھی اور مجھے تیز بخار ہو جاتا تھا میری امی پوری رات میرے پاس بیٹھ کر میری دیکھ بھال کرتی تھی خود سوتی نہیں تھی بس بار بار میرا ماتھا چو کر دیکھتی رہتی تھی کہ بخار کم ہوا یا نہیں اس وقت مجھے یہ سب سمجھ نہیں آتا تھا لیکن اب سوچتی ہوں کہ ان کی محبت کا احساس ہوتا ہے
بالکل شیزو بچپن میں ہم ماں باپ کی قربانیوں کو محسوس نہیں کر پاتے جب ہم بڑے ہوتے ہیں تب سمجھ آتا ہے کہ انہیں ہماری مسکراہٹ کے لیے کتنی بار اپنی خواہشوں کو ڈبا دیا جا دیا دبا دیا کتنی بار انہیں اپنی ضرور دی تاکہ ہمارے لیے اسکول کی کتاب کپڈے یا اور کوئی ضروری چیز لا سکے
دی مجھے یاد ہے ایک بار میری اسکول ٹرپ تھی گھر کے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں تھے لیکن میرے ابو نے مجھے منع نہیں کیا بعد میں امی نے بتایا کہ اس مہینے انہوں نے اپنے لیے نئے کپڑے نہیں لیے تاکہ میری ٹیرپ کی فیس بڑھ سکے یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے
دیکھو شیزو کسی کو ماں باپ کی بہت آ ب بےغرض محبت کہتے ہیں وہ اپنی خوشی سے پہلے بچوں کی خوشی دیکھتے ہیں اسی لیے جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پوچھتے ہیں کہ تو ان کا حق اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے انہیں صرف پیسہ نہیں بلکہ عزت پیار توجہ اور اپناپن چاہیے ہوتا ہے
ج کبھی کبھی میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم بات میں ان کی خدمت کر لیں گے لیکن وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے
یہ بالکل سچ ہے انسان اکثر سب سمجھتا ہے کہ ماں باپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لیے جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں ہر دن ان کا ساتھ اچھے سلوک کرنا چاہیے بعد میں یہ صرف یادیں رہ جاتی ہیں اور کئی لوگ افسوس کر کے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان کا ساتھ اور وقت گزارا ہوتا
میں اب روز صبح اٹھ کر سب سے پہلے امی کو سلام کرتی ہوں اور ان کے لیے پانی لے کر آتی ہوں جب ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ تی ہوں تو مجھے اندر سے بہت سکون ملتا ہے
یہی تو اصلی خوشی ہے ماں باپ ا کو مہنگی چیزوں سے زیادہ اپنے بچوں کا پیار پسند ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ جانا ان کی بات دھیان سے سننا اور انہیں احساس دلانا کہ وہ ہم ہمارے لیے کتنے اہم ہیں یہ سب ان کے لیے بہت سکون دیتا ہے
جی مجھے لگتا ہے کہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جاتا ہے جب ب بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں
بالکل جس گھر میں ماں باپ کی قدر ہوتی ہے وہاں مح برکت اور سکون رہتا ہے اور جس گھر میں ان کی بے عزتی ہوتی ہے وہاں اکثر لڑائی جھگڑے اور بے چینی دیکھنے کو ملتی ہے
دی اگر ماں باپ بوڑھے ہو کر بار بار ایک ہی بات پوچھ تے ہیں یا کوئی بات بھول جاتے ہیں تو کچھ لوگ ان پر غصہ کر دیتے ہیں
یہ بالکل غلط بات ہے سوچو جب ہم چھوٹے تھے تب ہم بھی ایک ہی سوال کئی بار پوچھتے ہیں ہماری ماں ہمیں بار بار آ ہمیں ہر بار پیار سے جواب دیتی ہے جب ان کی عمر بڑھ جائے اور وہ کسی بات کو بول بھولنے لگے تو ہمیں صبر و نرمی سے ان کی مدد کرنی چاہیے یہ اصلی خدمت ہے
جی مجھے لگتا ہے کہ موبائل اور ٹی وی کی وجہ سے بھی لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کم بیٹھتے ہے
ہاں شیزو ٹیکنالوجی بری نہیں ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے ہم اپنے گھر والوں کو نظر انداز کرنے لگے تو نقصان ہوتا ہے کبھی محلہ سائڈ کبھی موبائل سائڈ پر رکھ کر صرف آدھا گھنٹہ بھی ماں باپ کے ساتھ گزر جا گزار لو ان سے ان کی صحت پرانی یا یاد وہ اس دن برقا حال کے بارے میں رات میں بات کرو انہیں بہت خوشی ملے گی
دی اک اور بات اگر ماں باپ زیادہ تعلیم آ یافتہ نہ ہو تو تو بھی ان کی عزت اتنی ہی ضروری ہے نا
بالکل عزت تعلیم پیسہ یا رتبہ کی رتبے کی وجہ سے نہیں دی جاتی ماں باپ کا مقام اللہ نے دیا ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو پڑھے لکھے ہو یا ان کی ہو یا نہ ہو ان کی عزت اور خدمت ہر حال میں فرض ہے
مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بھائی بہن بھی ہم سے سیکھتے ہیں
یہ بہت ا اہم بات کہی ہے آپ نے بچپن زیادہ تر دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں بچے زیادہ تر دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ